اسلام علیکم
وعلیکم اسلام میم آپ ٹھیک ہے
جی جی
جی ہم سب بھی ٹھیک ہے
کیا کر رہے ہو آپ
میں بس بیٹھی تھی مجھے تو کپڑو کو استری کرنی ہے کہوں کہ کیا ہمارے گھر پہ میری دوسری بہن ہے بٹ وہ پیراسائٹ ہے
اچھا ٹھیک کھانا وانا بنا آ اپ نے خود کیا کر بہنو پہ مت کام چھوڑا کرو
نہیں ہاں میں ویسا بھی تھوڑا کام وام تو کرتی تھی لیکن وہ کچھ نہیں کہتی ہے اگر اس کو کوئی کام ہوتا ہے نا
ہمم
تو وہ دوسروں پر ہی ڈالتی ہے وہ تو وہ دوسری پر ہی ڈالتے ہیں تو دوسری کو میرا کام آپ کرو گی یہ کام آپ کرو گے وہ کام
بچپن میں اس کی پٹائی وٹائی نہیں کی ہے اس کو سکھایا وکھا ھائے میں یا اپنی بڑی بہنیں مطلب تمیز ومیز نہیں تھی اس میں
چھی اس کوتمیز ہی نہیں ہے
اچھا ٹھیک اور آپ بتاؤ کیا کرتی رہتی ہو آج کل نوکری ڈھونڈی
ہاں
نوکری ڈھونڈی آپ نے اپنے لئے
نہیں وہ ہی تو نہیں مل رہی ہے
آ مجھے بتاؤ آپ کے گھر پہ کنگا ہے کومب جس کو ہم بولتے ہیں کومب
ہاں ایکچولی ہمارے گھر بھی بہت سارے ہیں میری بہن لا تی رہتی ہے ہاتھ دوسرے دن ہمارے گھر میں دوسرا کام آتا ہے
ٹھیک تو پتہ ہے آپ کو ایک بار ابھی آپ کابھی ہاتھ میں لینا ٹھیک ہے پھر اپنے بالوں کو کرنا
ہاں دی دی یہ میں نے ایکچو ل میں صبح ہی کیا ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے
ہمم آپ کو پتہ ہے مجھے مجھے ویسے آپ کو بات ایک بولنی تھی
کیا بات
آپ نے کہاں تک پڑھائی کی ہے
میں نے میں نے ماسٹرس کیا ہے
کس چیز میں
میں نے کسی چیز میں نہیں کیا ہے میں نے سبجیکٹ میں کیا ہے
اچھا ٹھیک کس سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹرس کیا ہے
میں نے سوشل ورک بھی کیا ہے
اچھا ٹھیک ہے مزہ آ رہا ہے آپ کو
نہیں ایکچولی وہ تو ختم بھی ہو گیا وسے ا تو یونیورسٹی کے دن میں ہی ختم ہو گیا اب تو ہمارے گھر میں آپ کو تو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے
ہاں آپ کو صبح صبح کتنے بجے آپ کو ویسے اٹھنا پڑتا ہے نو بجے آپ اٹھ ہو پھر آپ منہ دھوتے ہو ساڑھے نو تک پھر آپ دس بجے تک چائے پیتی ہو پھر آپ ساڑھے دس تک انگڑائیاں لیتی ہو پھر آپ گیارہ بجے تک ریلس دیکھتی ہو پھر آپ کب کام کر تی ہو آپ مجھے ذرا سمجھاؤ
جی آپ کر کے گلت ٹائم ٹیبل بول رہے ہو
ہمم اچھا
میں صبح ساڑھے آٹھ اٹھتی ہوں
ٹھیک
اس کے بعد میں چائے پیتی ہوں نؤ تک ہاں اس کے بعد میں گھر کی صفائی وفائی کرتی ہوں
ہمم
پھر میں ریلس دیکھتی ہوں
مجھے نہیں لگتا آپ کی شکل دیکھ کے آپ ساڑھے آٹھ اٹھنے والوں میں سے ہوں گی
نہیں نہیں بہن میں تو ساڑھے آٹھ ہی اٹھتی ہوں
نہیں آپ کی بہن بھی آپ کے سائڈ میں سورہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہے
ہاں وہ تو مجھ سے تھوڑا لیٹ ہی اٹھتی ہے
ائی کیا بولتی ہو آپ کتنا جھوٹ بولتی ہو
میں کہاں جھوٹ بولتی ہوں
اچھا ٹھیک ہے آ پ مجھے بات ایک بولو آپ کے آس پاس کتنے گھر رہتے ہیں
ہمارے آس پاس بہت سارے گھر رہتے ہیں کچھ گھر نہیں
یوں ہی میں تو بس پوچھ کیسے کیسے ہے آپ کے نیبرس کیسے ہے
آپ کو تو پتہ ہی ہے کیسے ہیں ہمارے نیبرس
ٹھیک ہے آپ مجھے بتاؤ آپ کو کبھی باہر جا کر یہی سونگ گانے کا من کرتا ہے میرے سامنے والی کھڑکی پہ اک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے
نہیں ایکچولی ہمارے نیبرس کو یہ کبھی کبھی ان کا من کرتا ہے میرا تو نہیں کرتا ہے
اچھا ٹھیک لیکن آپ کے سامنے تو آپ کا چاند روز رہتا ہے صبح شام تو نیملی سیرت امین ارے میں تو آپ کی بہن کی بات کر رہی ہوں
ارررے کیا کہا
وہ چاند پہ داغ ہے کیا
ا چاند کا ایک ٹکڑا ہے وہ تو چاند ہی نہیں وہ بس خود ہی اپنے آپ کو چاند بلا رہی ہے
اچھا خوبصورت ہوگی کانفیڈینس خوبصورتی سے ہی آتا ہے
ہاں کانفیڈینس تو ان کو بہت ہے لیکن خوبصورتی نہیں ہے نا
اچھا
ہاں خوبصورتی کی تھوڑی کمی ہے آپ وہ لوگوں کو بہت ہی نہ چاند کا ٹکٹا وہ کہنے سے تھوڑی چاند بن جا رے
اچھا ٹھیک ویسے آپ کہاں چلی گئی تھٹگ تھٹگ بند ہو گیا
ایسیے میں دوسرے روم میں چلی گئی ٹرین دیکھنے گئی بچوں کی طرح ٹرین آ رہی ہے
ارے میرے کمرے سے بھی دکھ رہی ہے ٹرین ہم بس ایک
ہاں یار ہاں یہاں سے ریل گاڑی دکھ رہی ہے ریل گاڑی
ہ آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے جب پہلی بار بچپن میں ریل آئی تھی نا تو جو ریل کا اسٹاپ ہوتا ہے نا جس کو چنگی بولتے ہے
ہاں
میں میری بہن ہم پتہ ہم روز جاتے تھے ٹرین دیکھنے ہم کبھی ٹرین میں جاتے تھے مزہ آتا تھا بہت
ہاں اب ہم جاتے ہی نہیں ہیں
ہ ہ
اب آپ اب آپ کیوں نہیں جاتی ہو اپنی بہن کے ساتھ گھومنے
میری بہن پتہ ہے کیا کرتی ہے وہ آن لائن بزنس چلاتی ہے ہیلو میں پوجا بات کر رہی ہوں ان کے بہت برانچیز کھول گئے ہیں بزنس کے
بہت سارے برانچ کھولے تھے تبھی آپ نے بھی جوائن کیا ہے
ہاں پتہ ہے وہ بہت کمائی کر رہی ہے میں نے سوچا چلو میں دیکھ لیتی ہوں
پیچھے رہوں
ہاں وہ بتایا اس نے پرسوں اتنا اچھا یلو سوٹ لایا میں د کری ہوں بتایا اس نے دوسرا سوٹ بھی لایا میرا من کر رہا تھا میں اس کو بولوں ٹھیک ہے وہ والا نہیں یہ تو کم سے کم یہ ہزار والا مجھے تو لیکن پھر کس منہ سے بول دی کیونکہ میں نے اس سے ایک دن پہلے ہی لڑائی کی تھی
اچھی بات ہے
لیکن ایسا ایسی پرابلم نہیں ہو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے وہ دے دے گی وہ مجھے لگانے
ہاں لگانے تو دے دے گی بٹ مجھے لگتا ہے آپ کو دیجی گی نہیں وہ
کیا ہو گیا اس کا دل بہت بڑا ہے اس کا دل بہت بڑا ہے
اس کا دل بہت بڑا ہے لیکن وہ پھر بھی آپ کو تھوڑی دے گی میں کہوں گی تو دے گی کی وہ آپ کو کبھی بھی
ہ کیا بول رہی ہو آپ
ا تب آپ ل کرا سکتی لیکن آپ قبضہ نہیں کر سکتی
اچھا آپ تو میری بہن کی زبان بول رہی ہو آپ کو کیا ہوا آپ کیوں چپ ہو گئی ٹھیک ہو کسی نے کچھ کچھ بولا
ہاں چلے یہاں سے بارش ہو رہی ہے اور میں ٹرین کو دیکھ رہی ہوں
ہوں ہاں جس عمر میں بچے ہونے چاہیے تھے اس عمر میں چنگی تیرا ٹرین دیکھ رہی ہو
ہاں جی بالکل بالکل آپ ٹھیک ہیں اور
ہاں آپ کو پتہ ہے میرے بال اتنے سلکی سلکی ہے
ہاں آپ گئے تھے نا ایکسٹینشن کر وانے
کیا ہو گیا آپ کو میرے نیچرلی ایسے
اچھا آپکے بہت سلکی بال ہے ہاں میری مماں کہہ رہے ہوئے ہیں آپ کے سلکی سلکی بال
آپ کی ماما کی طرح نہیں ہو ہے ایسا مت بولا کرو
نہیں مجھے لگ رہا ہے
پتا ہے مجھے وہاں پہ میں نے ان کو فورٹین تھاؤزینڈ دے نا ان نے مجھے پھر ایک کافی فرید وہاں پہ اور میں انہیں نے مجھے بسکٹس دیے
ہ ہاں تو بہت یہ کیا ہے
مطلب اصل میں اصل میں میں فری کافی پینے گئی تھی پھر وہ مجھے زار پار کر رہے تھا فرائڈ رائس کھاؤ فرائڈ رائس کھاؤ میم یہ ریفریشمنٹ ہے میں نے بولا عقل ہے تم لوگوں کو ریفریشمنٹ پہلے ہی دینی ہوتی ہے آپ لوگ کیا بات پہلے ان کو مجھے کھانا وانا نہیں دینا چاہیے کافی پتہ ہے کافی لائے وہ کافی کسی لائق ہی نہیں تھی
پھر تو آپ کو کھانا ہی تھا نا وہ فرائیڈ رائس میں کیوں چھوڑا
پتہ ہے انہوں نے ابھی منگایا ہی نہیں تھا وہ درست بول رہے تھےییم پ
جھوٹ بول رہے تھے پھر ان کو لگا تھا میڈم کا من نہیں ہوگا تبھی وہ بس مذاق کر رہی ہوں کہ ان کو لگا تھا میڈم کو کہیں اور جانا ہے دعوت پہ کھانا کھانے
ہاں پتا ہے پھر جب میں گئی نا
ان کو لگا ہوگا میڈم کے کہیں اور جانے کا ارادہ ہے تو بھی ہم پوچھتے ہیں
ہاں یہ بات صحیح ہے پھر جب میں گئی نا میں اپنی دوست کے گھر گئی پتہ ہے میں میں برابر لنچ ٹائم وہاں پہنچی پھر وہ لوگ مجبور ہوئے پھر انہوں نے پتاہ ہے ہم کشمیری میں یخنی بناتے ہیں نا ایک تو یخنی لائی باہر سے اور پھر کباب اتنے بڑے لائے میں نے کھایا کھانا پھر میں نے کھانا کھایا پھر میں نکلی پھر میں نے ان کو بولا چلو میں جاتی ہوں میں مجھے لیٹ ہوا
اپنے ان کو بولا میں گھر جا رہی ہوں
ہاں اور کیا
تو ٹھیک پھر دوسری فرنڈ کے آ گ ہے
ہوں ہوں وہاں پہ باقی کھانا وانا کھایا کھانا نہیں موموز کھائے چکن پتی کھائی اور تجھ کھ
اچھا کیا ہاں ہم سے پیسے وصول کر کے آپ کھانے چلی تھی ڈال کے بیٹا
نہیں آپ نے اتنا کیا دیا آپ نے تو چار سو دیا چار سو میں آج کیا آتا ہے
تج تو آ ہی ہونگی
نہیں مے مینے مت لگائی وہ تو میں مہمان تھی مجھے وہیں سے کمپلیمنٹ وی ملا
اوکے
ہاں اور کیا اور بتاؤ آپ ہمیں ک کھانا کھانا چاہیے آب
ٹائم کیا ہوا ابھی بس بیس منٹ ہے بیس منٹ ہے ابھی ہمارے کھانے میں
ہمیں کتنے ٹائم یہ کال رکھنا ہے
ہم میں بس دو چار منٹ اف ویٹ کرو
اچھا ٹھیک مزہ آیا آف کو آپ کو مزہ آیا میرے ساتھ بات کر کے
ہاں مجھے بھی خھتیجا کی طرح بہت مزہ آیا
سچمے نی اچھی بات کرتے
ہاں ہمیں کل پوفی آئی تھی آپ کو پتا ہے لیکن آپ مت تھی یہاں
اچھی بات ہے نا تو میں تو خوش ہوں ہاں اور کیا
لیکن تمہیں پتا اس کو میری مما بول رہے ہیں ہاں ہاں تمنے تو کے پس سو جاؤ تم اسی کے پاس سو جا آج تو مجھے آرام سے سونے دے دے
پھر آف نہیں سو پھر وہ آف کے پاس سوئی
ہاں ہاں کیا تومے پاس ہی آئی
پھر تماشا وماشے دیکھ رہی تھی یہ کیا ہے وہ کیا یہ کبلایا میر بیٹی کو اپرسو گی مجھے یہی کہا
رو میں وہ آئی ساڑھے گیارہ رو میں آئی پرٹنڈ میں نے ایسا دکھائے کے میں سو گئی ہوں اس کو پانچ منٹ لگے سونے میں اور میںتو موبائل چلا رہی تھی تو پھر
ہاں اچھا کیا
ہ اس کو پانچ منٹ ہی نہیں لگ اس کو پانچ منٹ لگے پر سونے میں
ایسا ان کے ساتھ ایسے نا مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے
ہاں چلو صبح اٹھ ساڑھے آٹھ پھر میں صبح اٹھی ساڑھے آٹھ آٹھ بجے اٹھ گئی تھی اور وہ ساڑھے آٹھ گھر چلی گئی
او کیوں اس کو کیا فائدہ
ان کو گھر بچاروں کو کام ہے گھر پہ ان کو گھر پہ یہ
تھوڑی بہت پرابلم ہے
کا کیسی پرابلم ماشاء اللہ
کیا ہوا استک فرولا استک فروللہ استک فرولله کیسی باتیں کر رہی ہوں آپ کو
خوش ہو تو میں ان کے پ پرابلمس میں ماشاء اللہ بولو
نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی